اللہورحمۃ اللہ وبرکاتہ ات ہو ارے کیا حال بھائی جان ارے آپ ٹھیک ہو میرے دوست میرے بزرگ میرے ہم سفر کے سات ہی کے دوست تو احباب و بزرگوں کیا کیا ہے آپ وہ سب آپ سمجھ لیجیے مے م نے سنے نا سنےینا نہیں سن اپنا میرے نہیں وہ بہت تھے نا ہماراری جو اردو کی جو کتاب ہوتی تھی نا اس میں وہ ہوتی تھی نا وہ پروی لائن وہ جو ایک آپ کو اگر یاد ہوگا میرے کچھ پتا نہیں کیا کیا کیا وہ تو مجھے اس ان الفاظوں سے اسی کی جو ہے دماغ میں وہ روشنی بن گئی جی جی جی صحی صحیح صحیح ہاں تو اور بتائیے آپ ہاں کیا آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے ہوں ہوں ہاں ہاں
کہ
نہیں آپ کی آواز تو مطلب لگ رہا ہے کہ بہت دور سے آ رہی ہے تو اسی لیے وہ جو ہے سننے کے لائق نہیں ہے ہاں
کیا سنے کے لائق نہیں یہ
اچھا وہی نا کہ آپ کی جو باتیں تھی ہاں بہت دور سے آ رہی تھی نا تو وہ کاں سن
جی جی جی جی وہ ذرا میں نے ایک لمحے کے لیے نا میں بال بغ
اچھا
ان کا ر کا جو فون ہے وہ ذرا نیچے رکھا تھا
ہاں او ہوو ہو ہو بہت ہی بڑی گستاخی کر دیا آپ نے جی ہوں ہاں بخط مت جناب پہ میں کہہ رہا تھا کہ ہماری جو اردو زبان تھی اردو اردو زبان نے اردو کتاب تھی
جی
اس اردو کتاب میں کیا ہوا تھا کہ اوپر جو ہے اس کے کچھ الفاظ ہوتے تھے میرے قریب دوست میرے کچھ پتا نہیں بزرگوں کچھ ایسے ہی آداب و احترام تو ان الفاظوں سے مجھے اسی کی یاد پڑی وہ اسکول کے دلوں کی یاد پڑی کہ مطلب وہ مزہ کیا آتا تھا وہ غزل سنانے میں غزل ہے کیا ابتدائی دور میں محبوب جی جی ہ
یاد کر لگتا مجھے یہی ہے کہ آپ اپنے اسکول کے دنوں
اچھا
کہاں مجھے لگتا ہے آپ
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
پل کی در کرتے ہیں
ہاں ہاں ہاں ہاں جی جی بڑی بڑی صحیح بات کہ آ نے ان دنوں کو تو ہم یاد کرتے ہی ہے جی ہاں وہ بات تو ہے ہے ہی اس میں بھی باب صاب کیا ہے ب سک کیا ہے جی جی ہ بہت ہی عمدہ اور بہت بہترین باتیں کی آپ نے ہ ہ اچھا کیا کیا ہاں تو آپ آئیے نا کل آپ کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہیں اس کے بعد بولا نا میں جائیں گے ہاں آپ کچ جو ہے پریشان مت ہوئیے آپ کل آئیے پھر آپ ایک ساتھ اس کو دوست سے ملنے جائیں گے آپ کو بہت فکر ہو رہی ہے نا اس کے میں آپ کو بھی کل اسے ملوا دوں گا تو فکر تو آپ کو ہو رہی ہے نا آپ اس کے کام ملنے جائیں گے کب جائیں گے ہاں وہی تو میں ہی کہہ رہا ہوں نا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہاں ہاں جی جی اچھا ٹھیک جی جی جی مجھے لگتا ہے آپ آپ کے آپ کا بھی کسی نے خیال نہیں رکھا تو اسی معاملے سے جو ہے
نہیں نہیں ہم تو اپنا خیال
جی جی اچھا وہی تو ہے نا ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی سچ کہہ رہے ہیں آپ جی جی جی بڑی بڑیا بات کہی آپ نے ہاں اڑا دو ان لوگوں کو صی صی صیی ہاں ار آپ کا تو سب خیال رکھ تو آپ کیوں اتنا جو ہے خود کو ایسا رکھ رہے ہیں جی جی جی نہیں کوئی آپ کا کو آپ کا سب خیال رکھیں گے آپ جو ہے جی ہ ہ ہ
بہت بہت میرے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان وہ لوگ بہت اچھے ہیں رہے ہیں چاہے میں کسی بھی
جی ہاں ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے ہی جی جی جی صحیح صحیح جی جی آمین آمین جی جی خاص کر مجھے ہاں ہاں ہاں سحیح سحی ہاں ہاں صحیح سحیح بات ج
جی آپ کو بھی
جی جی ہوں جی
کہیں بھی جگہ ہو نا جہاں میں رہی ہوں مجھے لگتا ہے اگر مجھ سے
ہاں
کوئی کہ بس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں ہمیش کہوں گی کہ میرے آس پاس
جٹھیک ہے
ہمیشہ لوگ ہیں شکر شکر اللہ کا میرے آس پاس ہمیشہ بہت اچھے لوگ ہے کچھ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں سے غلطیاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ
ہاں وہ تو ہے
یاد رکھنے سے بہتر ہے کہ انسان کو اچھی چیزیں یاد رکھنی چاہیے اور مجھے
اچھی چیزیں یاد رکھنی چاہیے وقت اسی پہ دے دے ہ ہوں ہ ہاں ہاں وہ بات تو ہے ہی ہ وہ تو بہت اچھی بات کہی آپ نے بہت
جب اپ خود اچھے ہوتے ہیں تو
ہاں ہاں تو لوگ بھی اچھے ملتے ہیں آپ کو
پر نہیں یہ بھی نہیں کہہ رہی
جی جی جی جی
مجھ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں معاف کر دوں اور میں نظر انداز
اچھا
کر دی ہر چیز کو نہیں کہوں گی اپ نظر آداز
ہاں ہر چیز ن چی جہاں جس حد تک ہو سکے اس حد تک نظر انداز کرنا ٹھیک رہتا ہے پر ایک بار ہھ س سے زیادہ ہو جائے پھر وہ نظر انداز کرنا وہ کی جو ہے وہ مطلب بھول بچ جاتی ہے وہ نظر انداز کرنا کچھ حد تک ٹھیک ہے پھر زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر کچھ پھر اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا ہاں ہاں وہ بات تو ہے ہی جی صحی صحی جی ہاں عمدہ عمدہ بڑی بڑی مطلب بہترین بہترین تو آگے بتائیے اور بتائیے آپ جی ہاں ہاں ہاں اور بتائیے
لوگ کہتے ہیں جیسے جیسے جو میرے دوست ہے وہ ہمیشہ یہ کہ
جی
کہتے ہیں وقت یاد نہ دلاؤ وہ بہت برا وقت تھا لیکن مجھے لگتا
اچھا
وہ برا ہم نے اس وقت میں بہت سارے سبق ضرور لیے ہیں ان
اچھا
سیکھا ضرور
صحیح صحیح صحیح ان کے لحاظ سے مطلب برا وقت کیوں تھا وہ مطلب ایسا بھی کیا ہوا تھا ان دنوں میں
تو وقت تھا کہ جی جی مطلب ان کو لگتا ہے کہ مطلب ہم دوست تھے دو اس تو نہیں لوگ
اچھا
کچ سے رہے نہیں کچھ اور نکل کے آئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں ایسا اگر یہ نہیں ہوںگی تو آپ سیکھیں گے نہیں لیکن مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے
ہاں وہ تو ہے ہی
سات بجے جو لوگ بعد میں بدل بدل بھی گئے نا مجھے لگتا ہے کہ جب وہ اور مجھے وہ چیز یاد ہے کہ جب ساتھ تھے تب اچھے تھے اس لیے
ہاں
میں ہمیشہ میرا جو وقت جس کے ساتھ گزرا ہے چلو ابھی
جی جی جی جی جی
اگر ہم ماری ان سے بات بھی نہیں ہوتی لیکن جو جتا اچھا ہوز رہا ہے
ہاں
ہے نا اور انسان کو ان چیزوں پہ زیادہ مالال نہیں کرنا چاہے معافی مانگنی چاہیے
ہوں
اور دوبارہ نہ ہو لیکن کیا کہتے ہیں جی مہ ماہ جی سیکھنا چاہیے اپپنی غلطوں سے کرے تو پھر ان سے سیکھنا چاہیے جی
ہاں ہاں وہ بات تو ہے
میرے جو دوست ہے وہ ہر چیز میں اس وقت ان چیزوں میں
اچھا
میں وہ زیادہ چیزوں کی گہرائی میں چلے گئے تھے میرے لیے اس وقت
اچھا
اس گہرا کا نہیں تھا میں کچھ اور چیزوں سے مطلب
اچھا
تو کیا کہتی میرے لیے کوئی مختلف پریشانیاں ان کے لیے ذرا
جی اچھا
بات کر رہی ہو تو اب جیسے کہ آپ کو
ہاں
بتایا کہ سنبھالنی پڑ رہی تھی گھر پہ بھی کالج بھی پڑھائی بھی دیکھنی پڑ رہی تھی
ہ ہ جی جی
وہ تھی کہ میں اس میں ہی
جی
اتنی گری ان چیزوں کا وقت ہی نہیں تھا لوگوں کو مطلب ایک دو لوگوں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوگی
اچھا
چ کیک آپ کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے نا مطلب جب ج کوئی جو آپ فطرتن نہیں کرتے بس کسی کے
ہاں ہاں
بہ کاا مطلب میں ایساچھ نہیں کہ رہی ہوا کچھ نہیں ہے لیکن میں بس کہہ رہی ہوں کہ کبھی بھی زیادہ ہی مستی کر لی ہم لوگوں نے پڑھائی نہیں
اچھا
سوچتا ہے نا کہ فطر تن ہم یہ نہیں کریں اور ہاں اور کالج میں مجھے لگتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہے اور اگر یہ چیزیں یہ
ہوتی ہے ہاں سیکھے گا کیسے اپنینی غلطی مطلب بہت سی چیزوں کالج میں غلطیاں بھی چیزیں ہو غلط چیزیں بھی ہوتی ہے مطلب غلطیاں بھی ہوتی ہے اور س صح چیزیں بھی ہوتی ہے اب ان سے بھی سیکھناا ہوتا ہے ان سے بھی سیکھنا ہوتا سب کچھ ایسی ہی تو زندگی چلتی ہے نا ہاں ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے
میں کسی کا کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے کیوںکہ یہ نہیں
جی
سوچنا چاہیے وہ وقستتا ہے جب انسان کو مجھے لگتا ہے ہوش میں ہی نہیں ہوتا میں اپنا بتاؤ گی پوش میں نہیں تھی مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے چار سال کیا کیا ہے لیکن
ٹھیک
مطلب غلطیا ہو جاتی ہے اس میں آش میں نے اس وقت کچھ زیادہ پڑا ہوتا کیا یہ بھی کیا ہوتا وہ بھی کیا تھا لیکن انسان کو ہمیشہ شکر کرنا چاہیے
ٹھیک ٹھیک
اس نے جیسے لکھا تھا وہ جی ویسے ہی دیکھا کاش یہ ہوا ہوتا کاش وہ ہوا ہوتا یہ سب شہتا
فائدہ ہی تھا
ہوتا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے کہ جو ہوا جیسے ہوا ج
چاہیے وہ تو ہاں
سب ہمارے لیے ب اچھا ہی ہوتا ہے ہ ہاں وہ تو ہے ہی وہ بات تو بالکل آپ نے بہت ہی صحیح کہی جی جی جی اچھا ہاں تو میں تو میں تو سمجھ ہی رہا ہوں آپ کی بات ہ ہاں وہ تو ہے ہی ان سے بات ارے ہاں وہ تو مطلب بہت ہی زیادہ وہ کیا بولیں گے آپ مصروف ہاں وہ تو ہے ہی بہت ہی زیادہ بزی انسان ہوتے ہیں
کل تو وہج میرا تو ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فون کیا تھا آ
تبھی وہاں میں اس کو کچھ اور پوچ رہی ہوں وہاں سے مجھے کچھ اور بول رہا ہے میں نے بھائی رہ نہیں دو تم غلطی ہو گئی ت میں فون کر کے
کے رہنے دو ہاں غلطی ہو گئی ہم سے جی جی جی چلیے ہمارا وقت بھی اختتام ہوتا ہے تو مجھے بتاجے آپ سوئیں گے کیا آپ ابھی اور پرچے دیں گے کچھ جی صحیح صحیح ہاں جی ہاں اچھا چلیے ٹھیک ہے چلی ج آپ آرام کریے باشاء اللہ